جی السلام علیکم
جی وعلیکم السلام
جی کیسے ہیں آپ
جی سب خیریت سے الحمد للہ آپ بتائیے
جی بس سب خری سے خدا کی دعا اور گھر پہ سب کیسا چل رہا ہے
سب صحیح چل رہا ہے بتائیے کھانا کھا لیا آپ نے جی سو رہے ہیں
اچھا سو بھی گئے بچے
جی ہاں
جی بڑھیا ہے اور میں نے سوچا کہ ذرا تھوڑا سا خیریت سے تھا تو ذرا آپ سے بعد ہی کر لوں
جی جی بالکل بتائیے
ہوں یار آج نا سوچا تم سے کھانے کے بارے میں کچھ بات کی جائے مجھے لگتا ہے کھانے کاٹ کھانے کا ٹاپک ہی ایسا ہے نا جس پر کبھی بھی بات شرع کرو پتا ہی نہیں چلتا کتنی لمبی ہم لوگوں نے بات کر لی بات چلتی ہی جاتی ہے سمے گزر جاتا ہے ا ٹھ ہے تھا
ہاں جی بالکل صحی کہا آپ نے
سچ بتاؤں مجھے لگتا ہے ہر کسی انسان کی نا اپنی الگ پسند ہوتی ہے کھانے کو لے کے
ہاں بالکل صحی کہہ رہے ہے
کسی کو تیکھا کھانا پسند ہوتا ہے کسی کو میٹھا کسی کو صرف گھر کا کھانا بنا ہوا پسند جس کو ل صرف گھر کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ پسند ہوتا ہے
جی
او کسی کو مطلب بہت سے لوگوں کو الگ الگیزیں پسند ہوتی ہے کسی کو سادہ کانا اچھا لگتا ہے اور اس وجہ سے ہر کسی کا ٹیسٹ بھی الگ الگ ہوتا
جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ
ہاں آپ نے میرا پوچھا تو میرا میرا بات کروں تو میں کسی ایک قسم کے کھانے کو نہیں اپنے سب سے پسندیدہ کھانے کی اگر بات کروں مجھے تو جیسے جتنا بھی نان ویج فوڈس ہیں مطلب جتنے بھی گوت ہیں میٹ ہے وہ زیادہ پسند ہے
اچھا آپ کو گوشت پسند ہے
جی
جی مجھے بھی کافی پسند ہے میں بھی روزانہ اکثر کھایا کرتی ہو کافی اچھا لگتا ہے کھانے میں مجھے خاص کر کی گوشت کی بریانی بہت پسند ہے
ہاں اور اپنا سب سے پسندیدہ کہہ نہیں سکتا میرا موڈ جس دن جیسا ہوتا ہے نا اسی حساب سے کھانا بھی بدل جاتا ہے میرا تو موڈ کے حساب سے
اچھا
ہاں جیسے کبھی دل کرتا ہے جی
جی جیسکی
جیسے کہ کبھی من کرتا ہے دل گھر کا گرم گرم کھانا کھا لوں جو مل جائے وہاں پہ چاہے دال ہو سبزی ہو روٹی ہو کچھ بھی مل جائے گھر کا بنا ہوا کبھی کبھی من کرتا ہے گھر کا کھانا بنا ہوا کھا لوں
اچھا
ہاں بس اس وقت تو اس سے بہتر کچھ لگتا ہی نہیں ہے
جی جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
گھر کے کھانے کی جو بات ہوتی ہے نا کسی ہوٹل یا ریسٹورینٹ کے کھانے میں نہیں ہوتی اس میں صرف جائق ہی نہیں ہوتا اس میں ایک اپناپن بھی ہوتا ہے اپنی ممی کاے میری امی کا جو ہاتھوں کا سواد ہے وہ میں پہچان جا ہوں اگر میرے کو آنکھیں بند کر کے بھی اپ کھا کھلاؤا اور ٹیبل پہ تین الگ الگ لوگوں کے بنائے ہوئے کھانے رکھ دو ایک میری خالہ نے رکھا ہو ایک میری آپا نے رکھا ہو بنا کے تو میں آنکھ بند کر کے بتا دوں گا میری امی نے کون سا کانا بنایا اس میں سے
جی
ایسا کھانے سے ایسا اپنا پن جڑ جاتا ہے
بہت اچھی بات ہے یہ تو
آپ کو کس قسم کا کھانا پسند ہے
جی مجھے تو خیر انڈین فوڈ بھی کافی پسند ہے انڈین ذائق کا اور کچھ تھوڑا بہت چائنیز فوڈ بھی اچھا لگتا ہے
ہوں میرا بھی یار ایسا ہی ہے کبھی کبھی تو جیسے میرا من کرتا میں نے آپ بتایا کہ گھر کا ہی کھا کاؤں
ہاں
لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کچھ باہر کا بھی کھایا جائے
جی
پیزا یا برگر یا پھر فرائز کھانے کا من ہوتا ہے
ہاں ہاں
ہاں ویسے روز روز ایسی چیزیں کھانا ٹھیک نہیں ہے لیکن کبھی کبھی انجوائے کرنے کے لیے چلتا ہے
ہاں صحیح کہا آپ نے
ہوں اور تم تم بتاؤ تمہیں کس قسم کا کھانا سب سے زیادہ پسند ہے
مجھے صحیح بتاؤں تو گھر کا کھانا زیادہ پسند ہے میں خود ہی بناتی ہوں تو مجھے خود کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے
اور بہار
باہر بھی کبھی کیسے اچھا لگتا ہے جیسے کبھی بریانی خالی کبھی برگر کبھی پیزا تو کھاتے رہتے اچھا لگتا ہے وہ
مجھے لگتا ہے تم بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نئے ریسٹورینٹ میں نا پو اسی لیے گئے ہوگئے کہ دیکھتے ہیں یہاں کیسا جائق کیسا کیا ملتا ہے میں بھی اس کا ٹیسٹ کر کے دیکھوں ذائقہ لے کے دیکھوں میں بھی بہت ایسا کرتا ہوں کہ صرف کسی نئے ریسٹورینٹ ہوٹل یا کسی اپنے بھائی کا کچھ نیا کام کھلتا ہے تو بس جا کے دیکھنے کے لیے کہ اس کا جائقہ کیسا ہے پسا جائے گا چکھا ہو جائے جا کے بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں نئے ریسٹورینٹ میں
بہت بڑھیا ہے
ہوں
صحی بات ہے
ویسے اگر مختلف قسم کے کھانوں کی بات کریں تو سب سے پہلے اپنا ہندوستانی کھانا یاد آتا ہے
جی آپ نے بالکل صحیح کہا
اس میں اتنی قسمیں ہیں کہ گنانا مشکل ہو جاتا ہے ہر ہر شہر ہر شہر کا اپنا الگ کھانا مل جائے گا اپنا الگ انداز مل جائے گا ہر شہر کا
جی صحیح کہا آپ نے
جیسے پنجاب کا کانا دیکھ لو تو مکہ اور سرسوں سے بھرپور ہوتا ہے
ہاں
آپ ادھر ساؤتھ انڈین جاؤ تو ڈوسا اڈلی سمبر اور الگ الگ قسموں کی چٹنیاں مل جاتی ہیں
جی
آپ اگر راستھان کا اپنا جائقہ ہے گجرات کا اپنا الگ جائقہ ہے کشمیر اپنا اور لکھنؤ کا اپنا الگ جائے گا
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ہر جگہ کا اپنا الگ ہی ذائقہ ہے اور اتنا الگ ہی سواد ہے
ہاں اور سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ہمارے شہر کا کھا بہتر ہے ہمارے شہر کا کانا زیادہ بہتر ہے مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر اتنی مختلف قسم کے کھانے مل جاتے ہیں
جی آپ نے بالکل صحیح کہا اتنی ڈائیورسٹی ہے ہمارے دیش میں
اور پھر چائنیز ہ اور پھر چائنیز کھانا بھی کافی زیادہ مشہور ہے نوڈلس فرائیڈ رائس موموز اسپرنگ رولس یہ سب لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں آج کل تو
جی مجھے بھی بہت پسند ہے
اوپر آپ کو پتا ہے حالانکہ جو ہم یہ چائنیز کھانا کھے ہیں نا
جی
وہ اصل میں چائنا والے کھانے سے کافی الگ ہوتا ہے چائنا کے اصلی کھانے سے کافی الگ ہوتا ہے
جی کیسے مجھے تو پتا ہی نہیں
ہاں لیکن پھر بھی اس کا اپنا ایک الگ مزہ وہاں کا کھانا ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں پہ چائنیز فرائڈ رائس ملتے ہیں یا چلی پوٹیٹو ملتے ہیں
اچھا
ہاں یہ ہمارا ہی دیسی ورجن ہے چائنیز کو بنانے کا
اچھا
ہاں
او آپ نے تو مجھے کافی نئی بات بتائی مجھے تو یہ پتا ہی نہیں تھا
چائنا والے تھوڑی نا یہ چلی پوٹیٹو اور یہ ہمارے یہاں کی چوومینیں کاتے ہوں گے
اچھا تو وہ کیا کھاتے ہیں
ان کا کھانا الگ ہی ہوتا اس میں ہمارے لیے تو وہ بالکل ہی پھکا اور بے سواد لگے گا کم نمک کم مرچ مسالے کل بس وہ تو سویاس ہر چیز میں سویا سوس ڈالتے ہیں اور چھٹکا ڈالتے ہیں
یہ باہر کے دیشوں کے لوگ ایسا بنا سواد کا کھانا کیسے کھا لیتے
اب وہ ہر کسی کی سواد کی بات ہوتی ہے نا
اچھا
جیسے اٹلین کھانے کی بھی اپنی ہی الگ پہچان ہے پیزا اور پاستا تو لگ بھگ ہر جگہ مل جاتا ہے مجھے لگتا ہے اٹالین کھانا زیادہ بھاری نہیں ہوتا لیکن اس کے زاغقہ کافی دلچسپ ہوتا
جی جی جی بالکل
اٹلین کھانا تو ہم سبھی کاتے ہیں اب کسی کو نہیں پتا ہوا کہ جیسے میری امی کو نہیں پتا کہ جو پیزا اور جو پاستا وہ بناتی ہے وہ دراصل انڈیا کی نہیں اٹالین کی ڈش ہے
جی جی ہاں آپ نے تو صحیح کہا
ویسے آپ نے کبھی کورین یا جاپنیز کھانا ٹرائی کیا
جی ابھی تک تو نہیں پر کئی بار سوچا ہے کہ میں ٹری
ہاں مجھے بھی ایسے لگتا ہے آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ نئے نئے ملکوں کے کھانے بھی ٹرائی کرنے لگے ہیں پہلے صرف نام سنتے تھے اب ہر دوسرے مول یا مارکیٹ میں مل بھی جاتے ہیں
جی بالکل
مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے
کیا
جب کوئی بھی انسان کسی نئے شہر یا نئے ملک میں جاتا ہے تو وہ اکثر سب سے پہلے وہاں کا مخمی کھانا ضرور چکھتا ہے اسے لگتا ہے وہاں کی بھائی جان اس کا کھانا ہی ہے وہاں کا کھانا کیسا ہوگا وہاں کا سواد کیسا ہو
جی مجھے بھی یہی لگتا ہے
ہوں یہ کوشش کیونکہ اس شخص کو صرف اپنا پیٹ نہیں بھرنا ہوتا بلکہ اس جگہ کی تہذیب اور روایات کو بھی اندازہ لگانا ہوتا ہے وہ کیسا ہے
جی بالکل
جیسے کبھی میرے دوست ہیں وہ حیدرآباد سے ہیں اور کبھی حیدرآباد جاؤ اور بریانی نہ کھاؤ تو سفر ادھورا لگتا ہے
جی
اور ایسے ہی میرے ایک چاچا جی ہیں وہ امرتسر رہتے ہیں
اچھا
وہ جب بھی امرتسر جاؤ اور اگر وہاں کلچا نہ کھاؤ نا تو لگتا ہے کچھ نہ کچھ ادھورا رہ گیا ہوں
میں نے تو آج تک بہت کم ہی طریقوں کا کھانا کھایا ہے پر میں
آپ زیادہ گھر کا کھانا کھاتی ہیں نا آپ نے بتایا ہاں اس طرح ہر جگہ کا اپنا الگ مسہور کھانا ہوتا ہے اس کی پہچان الگ ہی بن جاتی ہے
جی
ارے دلی میں بھی کافی زیادہ کھانا مشکور ہے الگ طریقے کا اپ دلی چھا میں چلے جاؤ تمہ لائن سے کریم ہوٹل وہاں پہ اپنا تہری بریانی نلیی نہاری کباب سیکھیں کافی زیادہ فیمس ہے اپنے یہاں کی
اچھا
دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اپنی دلی سکس میں کھانا کھانے
اچھا جی مجھے تو پتا نہیںتا یہ جیز
ہاں ہمیں تو لگتا ہے نا ہمارے بغل میں ہم تو جب من کرا منہ اٹا کے پہنچ گئے اور لوگ کتنا دور سے چل کے آتے ہیں
بالکل
چلیے پھر کبھی بات کرتے ہیں ٹائم ہو رہا
جی ٹھیک ہے چلیے
ہاں چلیے فونے ونے کا ٹائم ہو رہا چلتے
جی خدا حافظ